ج
جی سامنے کم
اسلام
جی آپ کیسی ہیں
ہ
جی میں بھی ٹھیک ہوں ہاں پپاپ کا بہت شکر ہے جی الحمد للہ
اور کھانا ہو گیا آپ کا
ہانا ہو گیا
چلچا
ہائی و بس کیا کھایا جائے وہ سمجھ نہیں آتا ہر دن ڈسائڈ کرنا پڑتا کھانا ہے پر بنانا ہے
ہاں وہ مطلب کہ پتا نہیں ہوتا شام صبح سے مطلب بند
ہاں ہاں شام کا سوچو شام میں بن گیا تو پھر صبح کا سوچو سائیکل چل
اس سے اچھا نا تو میں تو کہتے اس سے اچھا نا رمضان رہتا ہے ایک ٹائم بناؤ اور پورے دن مطلب کہ کچھ کام نہیں رہتا ہ
پورے دن آپ کے پاس ہ وقت ہی وقت
وقت ہی وقت ہوتا ہے اپنا مطلب جتنا ہو سکتا کہ اپنا
ہاں ہاں آپ عبادت کر سکتے ہیں ہاں ہاں کافی مل جاتا ہے وقت اس ٹائم پہ
مجھے تو سب سے اچھا وہی لگتا ہے اور کیا ہی بول
صحی کہہ رہ آپ اور صحت کے لیے بھی ہے کہ مطلب روزہ رکھنا بہت اچھا ہے اور مطلب ہے کہ وقت تو خیر بہت اچھے سے ملب اس ٹائم پہ ملتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تی ہیں نئی نئی چیزیں ٹرائی کر سکتی ہیں ہ بٹ کیا کریں وہ تو ہمیشہ رہے گا ہاں وہ تو آپ کو ہاں ایک ٹائم کے بعد تینوں ٹائم کھانا ہی کھانا ہے بس اب یہی پالک بہت مارکیٹ مل رہی ہے پالک ہاں پالک پسند ہے آپ کو
پالک میں بتاؤں میں پالک نہیں کھاتی کبھی میں نہیں کھائی میرے پاپا لاتے ہیں لیکن میں نہیں کھاتی پتا نا مجھے ساگ وہ جو کہتے ہیں نا ساگ وہ بولتے ہیں نا تو وہ مجھے پسند تین
اچھا آپ کو ساگ پسند نہیں ہے لیکن آپ دیکھیے گا کہ مطلب ساگ کا راجا کہتے ہیں پالک کو جہاں ساگ کے بارے میں بات کی جائے اور پالک کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا
ہوئی نہیں سکتا ہاں وہ تو ہے
کوئی نہیں سکتا
آپا میرے پاپا س لاتے بناتی ہوں میں پالک آلو بناتی ہوں اکثر جی میں نہیں کھاتی نہیں میں نہیں کھاتی
ہاں یہ تو کافی حیرت والی بات ہے یہ ہاں لوگ پالک کو اتنا پسند کرتے ہیں آپ
ہم نہیں کھاتے پ سارا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ساگ مطلب ساگ میں میں صرف وہ جو ایک پت تھئی گ صااب ہوتا ہے جو گیہوں کا ٹائم ہوتا ہے اس کا کھا لیتے بس آلو آڑو باقی اور کوئی ساگ نہیں کھاتے
نہیں لیکن ایک دفہ پالک کو مطلب ہے کہ ا اچھے طریقے سے بنا کر کے اور کھانا آ کھا کر دیکھ رھیے میرے بچے
جی انشاء اللہ جی جی ضرور دیکھیں گے
جیسے پالک ابھی تو یہ موسمی ہے مل رہا ہے اور کافی آسانی سے مل رہا ہے مار بازار میں اور کافی کم قیمت پہ یہ آپ کو مل جاتی ہے یہ نہیں کہ بہت بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کرنے ہ ایسا بھی کوئی مام ہوتا تو پالک کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا پالک کا ساگ بنا سکتے ہیں پنیر پالک بنا سکتے ہیں ساگ پالک پنیر بنا سکتے ہیں بہت کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر کے بھی کر سکتے ہیں پالک پکوانا ٹھیک ہے اگر آپ کو ساگ نہیں پسند ہے تو اس کو دوسرری چیز کا کے ساتھ مکس کر کے کیونک ساگ میں اتنے سارے منٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ب موجود ہوتے ہیں وہ تو ہمارے باڈی کو چاہیے نا
جی جی ہاں وہ تو ہے
وہ چاہیے ہی چاہے اب وہ کہاں سے ملے گا جب تک آپ کس کو اپنے خوراک میں شامل نہیں کریں گی تو کیا تو آپ یہ نہیں سوچے کہ جیسے آپ کو پسند نہیں ہے ہوتا ہے بعض دفع بہتتی چیزیں پسند نہیں آتی لیکن اگر وہ ہمارے صحت کے حوالے سے اگر وہ فائدہ مند ہے تو ہاں چاہیے تو آپ کیا کریں گے کہ پالک کا پوڑا بنا کر کے کھانا شرو کریں اس کو بالکل ہی آپ بدل دیجیے اگر آپ اس کا پکوڑا بنا کے کھائیں گے تو یہ ساگ تو بھی کہیں سے بھی لگے گا نہیں
ہاں وہ تو تو لگا آ ایک م ل کہ نیو آئی
ایک ن دیش آپ کو مل جائے گی اور یہاں پہ ہمارا جو مین پرپس ہے وہ ہے آپ کو سگ کھلانا ہے نا کھلانا تو اس یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ پالک کو لے کر کے کیونکہ یہ زمین اکتا ہے نا تو اس وجہ سے اس کو دھنے کے لیے اس کو تھوڑا صفائی سے دھلنا پڑتا ہے اور کافی آام سے دھلنا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی دھول کن مٹی ہے وہ باہر آ جائے آ دیک کہاں وہ صا ہو جائے جڑ کا جو ایریا ہوتا اس
جی جی
ا کے صاف کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کے یہاں پہ لسن ڈال لیجیے اس میں چھوٹے چھوٹے آلو ڈال لیجے اگر پیاز کا پتا ہے تو پیاز کا پتا ڈال لیجے پیاس کا پتا نہیں ہے تو باریک پیاز ڈال دیجے
پیاز کر کے ڈال د ہاں
لمبا لمبا کٹ کر کے جب ہم لوگ کٹنگ پ بھی نا بہت ذائقہ درتا ہے ہ اچھا لگتا ہے یہ سب اس میں اس کے بعد پھر آپ اگر چاول کا پاؤڈر ہے نہیں تو ار روٹ پاؤڈر ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیجیے بیسن کر دیجیے تھوڑا نیمبو نچوڑ کر کے ڈال مرچ لمبے لمبے کٹ کر کے مطلب لمبے لمبے آکار میں کاٹ کر کے ڈال دی
جی جی
چھوٹا چھوٹا کاٹ کر کے پنیر ڈال دیا سویابین پسند ہے تو سویابین بوائل چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے ڈال دیا اور یہ سب کو نا بہت اچ بیسن ڈال کر کے مکس کر لیجیے پورے اچھے سے اساف کرتے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ا بہت زیادہ پیسٹ مطلب آپ کو گیلا پیسٹ میں تیار کرنا ہے اور جب یہ ریڈی کر یہ ریڈی ہو جائے تو پھر کو فرائی کرنا شروع کر کیجیے اور جس طریقے سے آپ ایک دس بنا کے ٹرائی کیجے کھا کر دیکھیے اگر آپ ج ہے تو پھر انشاء اللہ آپ اس میں اور ایکسپریمنٹ کر سکتی ہیں بس دفع یہ ضروری نہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے ہمارے مطلب جسم کو جو چیز چاہیے جو خوراک چاہیے وہ ملنی چاہیے اب اس کے لیے اگر تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو لے یا تھوڑا سا ہم اپنے معیار کو کو اوپر یا نیچے کر لیں تواں فائدہ ہے کیونکہ بہت سار ہمیں کھانی چاہیے اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں پسند ہے اس لیے کہ ہمارے باڈی کو ضرورت ہے ہ ہاں باڈی کو ضرورت ہے تو اس طریقے سے آپ ایک دفہ ٹرائی کریں آپ نے جیسے ہاں کیوںکہ ساگ ہے ایک تو کم پیسے میں آپ کو مل رہا ہے اور بات یہاں پس بات یہاں پہ اس کے اندر جتنے پوشن تتو موجود ہے
بہت زیادہ ہے ہاں وہ تو ہے جی جی
اگر ہمیں کوئی چیز آسانی سے قدرت دے رہی ہے
ے تو اس سے مطلب کہ یوز کرنا چاہیے ہاں صحیح بات ہے
کیا کرتے ہیں نا ہم لوگ اس چیز پہ نہیں دھیان دیتے ہیں اور بعد میں جب مطلب ہے کی صحت گرنے لگتی ہے یا پھر ہے کہ طبیعت خراب ہونے لگتی اور جب ڈاکاکٹر کہتا ہے کہ ہاں آپ کے باڈی میں اس منرل کی کمی ہے آپ کو یہ کھانا آپ اسے اپنی خوراک میں شامل کیجیے پھر ہم کیا کرتے پھر ہم انیں چیزوں کے پاس واپس پساتے ہیں لیکن کیسے آتے ہیں ہم لوگ دوائی کے دو ہاں ہاں مطل دوائی میں ملٹی تمین کھا رہے ہیں ملس کی دوائی لے ہیں تو اگر ہمیں قدرت دے رہی ہے تو پہلے قدرت اس کیوں آ گ
جی ہاں بت ضروری ہے جی جی
کر سکتے ہیں آپ ایک دفعہ کس طریقے سے بنائیے اور آپ پالک کو کھانا پالک پکوڑی
پالک پکوڑے ہاں پالک پکوڑے کھاؤں گی انشاء اللہ ضرور بناؤں گی پپا کو بول
پ اور بنا کر کے کھائیے پالک کی ٹکی بھی آپ بنا سکتے ہیں
ہاں ہاں
پالک ٹکی بھی بنا سکتے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں تھوڑا تھوڑا پالک ڈال کر تھوڑا تھوڑا بہت زیادہ نہیں کیونکہ اس ٹیسٹ بھی تھوڑا سا جو کڑو ہوتا ہے نا تو مطلب کہ آپ کی زبان کو وہ جمتا نہیں ہے مطلب وہ وہ ہاں وہ جائے کا نہیں ہم لوگ اپنے باڈی کو مطلب یہ کر پاتے ہیں کہ ہاں یہ کھانا ہے تو اس طریقے سے بھی کر کے آ پالک لینا شروع کرے ہاں کیونکہ آپ کو یہاں پہ پالک سے نہیں مطلب آپ کو یہاں پہ بنانے کے طریقے سے ہے کیک
لاتے ہیں تو ہم لوگ صرف پالک کا ساگ بنائے ہیں ابھی تک لیکن پکوڑے نہیں بنائے ٹھیک ہے جی
پکوڑے بنانا شروع کر لیجیے گا تو پھر آپ ان شاء اللہ دیکھیں گے کہ آپ ساگ بنانا بھول جائیں گے آپ پھر پکوڑے ہی پکوڑے بنائیں گے ایک دفعہ ہاں کوشش کیجے اچھے سے بنائی گے اور کھانے کے بعد آپ پھر بتائیے گا کہ وہ آپ کو ہاں ہاںا لگا ہاں اس دفعہ آپ پالک یہ سوچ کر کے نہیں لائیے گا کہ ابو جی کے لیے بنانا ہے دفعہ مو کر تھا کہ آپ کو اور اس سے ایک نیا ڈش تیار کرنا ہے جو کہ اور کو بھی کھلانا ہے اور اس سے آپ کوی تعریف لوٹ نہیں ہے
ہاں ہاں
چلے کافی اچھا ل آپ سے بات کر کے کافی اچھی جانکاری ہے نا آپ کے ساتھ ساتھئی اپنا بہت خیال رکھیے خوش رہیے اللہ حافظ
فیس